السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اچھے سے ہوں تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی کا گھر پہ بھی سب خیریت سے ہیں آپ کے گھر پہ سب خیر و عافیت سے ہیں آپ کے والد دین
ہاں سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کیا کر رہی تھی
میں ایسے ہی بیٹھی تھی سوچا آپ سے بات کی جائے کسی موضوع پہ آپ کیا کر رہے تھے
میں بھی ایسے ہی بیٹھا تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کرکے کچھ جانکاری حاصل کر لو ایسے بھی بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا تو کچھ کوئی ٹاپک ہی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے تو بیٹھنے سے اچھا تو وہی کرنا بہتر رہے گا ہمارے لیے دیکھتے ہیں ناں کہ انسان کی لائف ہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے مطلب کہ جب تک اس دنیا میں
جی بالکل ایک دوسرے انسان جب اپنے تھوٹس شیئر خیالات شیئر کرتے تو ایک انفارمیشن دوسرے کے پاس اور دوسری کی پہلے کے پاس آجاتی ہے تو بہت ویژن جو ہے وہ براڈ ہوجاتا ہے
ہاں تو ایسی اگر میں آپ کو بتادوں کہ میں کل را میں ٹھیک سے سو نہیں پایا تو بہت کم ہی سویا جس کی بلکہ جس کا بگتان اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے لیکن میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوں بکاز آف سلپ تو میرے لیے ابھی اسی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ نیند کتنی ہی امپورٹن ایک انسان کے لیے مطلب کہ نیند ہما
کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نیند کے بغیر انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اگر انسان کی نیند مکمل نہ ہو جائے تو دن بھر انسان تھک تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر کوئی بھی کام وہ مکمل نہیں کر پاتا ہے تو لہذا نیند بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے ہمارے لیے
تو اگر آپ میں آپ کو میں بتادوں میں ہماری لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے جس سے ہماری باڈی کا کھانا اور پانی کی ضرورت ہو جیسے مطلب کھانے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی اچھی کے لیے اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے اگر روز پوری نیند لیتے ہیں تو ہماری باڈی فریش فیل کرتی ہے اور مائنڈ بھی اچھ چھے سے کام کرتا ہے اچھی نیند سے ہماری انرجی واپس آ جاتی صبح اٹھنے کے بعد ہم فریش اور ایکٹیو فیل کرتے ہیں ہم اپنا کام زیادہ اچھے سے کر پاتے ہیں اور پورا دن تھک تھکان کم محسوس ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی یہ بھی سلیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کہ اچھی نیند سے مطلب کہ پڑھنے میں دھیان زیادہ رہتا ہے تو مطلب کہ انسان جو ہے میموری اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور نیو چیزیں یاد رکھنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے تو اگر ہم کم سوتے ہیں تو ہم تھک تھکا ہوا فیل کرتے ہیں کہ جیسا میں کر رہا ہوں ابھی موڈ خراب ہو سکتا ہے غصہ جلدی آتا ہے اور کسی بھی کام میں فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کسی بھی کام میں فوکس کرنا مطلب کہ تبھی مشکل ہو جاتا ہے جب ہم سوتے ہی نہیں ہے روز کم نیند لینا ہیلتھ پر بھی اثر برا پڑ
اگر ہم دیکھیں تو سائنس کے حساب سے اگر ہم نیند کم کر تے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو دماغ کی سیلس جن کو ہم نیورونس کہتے ہیں وہ خراب ہو جات تا اور نیورونس کی ایک بات ایسی ہے کہ وہ پھر سے خود کو جنریٹ نہیں کرسکتے ان میں وہ آٹو جنریشن کا یہ نہیں ہوتا میکانزم
ہاں
کہیں جب نیورونس ختم ہوں گے وہ نئے سے بنیں گے بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کے جو سیلس ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم جو ہمارا دماغ ہے وہ کم کام کرنے لگتا ہے پھر
ہاں ہاں تو اسی کے مطلب ساتھ ساتھ باڈی ویک ہوسکتی ہے اور بار بار بیمار ہونے کے چانسز بڑھ جات تو آج کل بہت لوگ رات کو لیٹ تک موبائل فون یوز کرتے ہیں یا گے گیمس کھیلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کی سلپ
کو نیند نہیں آتی اگر آپ دیکھیے یہ قدرتی نظام ہے جوں ہی رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس اندھیرے کی ہی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے تو اگر ہم فون یوز کریں گے اس کی جو آرٹیفیشیل لائٹ ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں پہ پڑتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کو بھی یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی سونا نہیں ہے کیونکہ لائٹ ہوتی ہے لہذا اگر ہم اندھیرے میں رہیں گے تو ہمیں نیند اچھے سے آئیں گی آئے گی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بستر میں ابھی پھر فون کا استعمال کریں موبائل فون کا تاکہ ہماری نیند خراب ہوجائے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم تک ہمیں پھر نیند نہیں آتی ہے
دیکھو نہ ملک کہ اس سے ہماری سلیپ بیٹر ہوتی ہے اور باڈی ہیلتھی رہتی ہے اگر ہم زیادہ سوئیں تو سلیپ صرف آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتی جب ہم سوتے ہیں تب ہماری باڈی خود کو ریپیئر کرتی ہے جیسے کے آ
کو ریفریش کرت ہیں یا ہم بولے ریسٹور کرتے ہیں ریسٹارٹ کرتے ویسے جو نیند ہے وہ ہمارے جسم کو ریسٹارٹ کرتی ہے
ہاں تو مسلز کو ریسٹ ملتا ہے نیند سے اور برین بھی فریش ہو جاتا ہے اسی وجہ سے لائک اگلے دن ہم زیادہ انرجیٹک اور فریش فیل کرتے ہیں اور تھکان بالکل ہی دور ہو جاتی ہے ہم کتنا بھی کام کری ایک دن پھر جب ہم اچھی نیند لیتے ہیں تو صبح سبھی تھکان دور ہو جاتی ہے نا
جی بالکل آپ کی بات سے میں بالکل متاثر ہوں ہاں بالکل صحیح فرما رہا ہے کہ نیند جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی کام اچھے سے نہیں کر پائے گا اگر اس نے کمپلیٹ نیند نہیں لی ہے تو
ہاں ہاں بہت ہی اچھا کہا آپ نے تو انسان کو کیا کرنا چاہے جس سے اس کی نیند خراب نہ ہو یا مطلب
جی بالکل ہمیں چاہیے کہ اگر ہم شام کو سونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی رو ٹین یہ چیز ایڈ کرنی چاہے کہ جی ہم ا آٹھ بجے کھانا کھار ے ہیں تو آٹھ بجے ہم نے اپنا فون بھی بند کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم نے کھانا کھا لیا آٹھ سے نو تک اس کے بعد نو بجے ہم جاتے ہیں اپنے بستر میں سونے کے لیے ہمیں بالکل بھی اپنے فون کے سچ چھیڑ خانی نہیں کر ریو فون بالکل بند رکھنا ہے
ہاں ہاں
سے ہمیں نیند اچھی آ سکتی ہے ہمارا اسکرین ٹائم بھی کم رہے گا ہماری آنکھوں پہ لائٹ نہیں پڑے گی آپ کو میں بتا دوں یہ جو بارہ سے دو تک کی نیند ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمارے دماغ ہمارے جسم کے لیے تو ہمیں چاہیے کیا ہم اگر نو دس بستر میں جا رہے ہیں اس ٹائم ہم اپنا فون جو ہے وہ سائڈ کر لے اپنا
ہاں مطلب کہ آدھا گھ آدھا گھنٹہ پہلے
جی جی تاکہ ہماری نیند جو ہے وہ آ جائے اب اگر کسی انسان کو جو تکلیف ہے وہ پہلے سے استعمال کر رہا ہے فون اس کو نیند کی تکلیف ہے اس کو نہیں آ رہی ہے نیند اس کو چاہیے وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو کم کرنا شروع کرے شام کے وقت اس کے بعد ہی اس کو دھیرے دھیرے ہی یہ فرق محسوس ہونے لگے گا کہ اس کی نیند بیٹر ہوگی دن ب دن تو اس کو چاہیے کہ وہ بستر میں جانے سے پہلے ہی اپنا موبائل فون بند کر لیں اور اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے رات بھر اور صبح جب اٹھے جب اٹھ ے صبح تو اس کے بعد اٹھے پہلے فریش ہو جائے اس کے بعد اب اپنا فون آن کرے یہ نہیں کہ پہلے آپ بستر میں ہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت روٹین ہو گئی ہے کہ ہم بستر میں ہی ہوتے ہیں تو ہم اپنا فون پہلے سوئچ آن کر لیتے ہیں پہلے فون چلاتے ہیں بستر میں اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہمیں ہاں ہاں اچھی نیند سے ہمارا موڈ بھی جو ہے مطلب کہ وہ بھی فریش ہوتا ہے تو ہم زیادہ پازیٹیو فیل کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات تم پر غصہ یا اسٹریس کم ہوتا ہے ہاں ہاں وہی وہی ب بائی اگر ہم ملب کہ پوری نیند لیتے ہیں تو ہماری ملب کہ کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے اور ہم ملب کہ ہر کام کو زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کر پاتے ہیں اسلیپ ہماری باڈی گروتھ میں بھی ہیلپ کرتی ہے بچوں اور ٹین ایجرس کے لیے یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ ان کا باڈی ملب کہ ان ان کا برین ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اچھی سیلیپ سے مسلس کو ریسٹ ملتا ہے اور باڈی خود کو ریپیئر کرتی ہے تو تبھی تو باڈی گرو بھی کر پاتی ہے جو لوگ ہلاکہ روز پوری نیند لیتے ہیں ان کی امیونٹی بھی بق اسٹرانگ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بیماریاں کم ہوتی ہیں لط کہ اور اگر وہ بیمار ہو بیمار بھی ہو جائے تو جلدی ریکور کر لیتے ہیں ہے نا تو ہمیں ہر دن ایک ہی ٹائم پر سونا اور اٹھنا چ چاہے ہمیں اپنا ملب سلیپ سائیکل کو اسٹیبل رکھنا چاہے تو سونے سے پہلے موبائل یا ٹی وی کم دیکھنا چاہے روم کو شانت رکھنا چاہے اور ہل کا کھانا کھانا چاہیے یہ اب یہ سب اچھی سلیپ لینے میں مطلب کہ ہیلپ کرتا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اگر ہم مخصوص طریقے سے دیکھیں تو ہمیں جو اپنا روم ہے وہ بالکل اگر ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا چ ہاں بالکل لائٹس آف کر دینی چاہیے کرٹنس بچھ تاکہ کہیں سے بھی لائٹ نہ آئے جو کہ لائٹ ہمارے جو دماغ کے سینسٹیوٹی سسٹم کو اویک کر دیتی ہے کہ نہیں آپ کو لائٹ ابھی بھی آ رہی ہے آپ کو جاگے رہنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو لنک ہے وہ ہمارے دماغ کے ہی ساتھ ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ جب تک ہمارے دماغ سے ایک ہارمون جس کو ہم کہتے ہیں مل ٹونین وہ ریلیز نہیں ہوگا تب تک ہمیں نیند اچھے سے نہیں آئے گی اور ہماری جو پچوٹری گلینڈ ہوتی ہے ہمارے دماغ میں وہ کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے وہ جب ریلیز کرتی ہے ملٹون کو تو اس کو پتا ہوتی ہے ابھی ڈے کا کون سا پار چل رہا ایوننگ چل رہی ہے مجھے یہ ریلیز کر دین ہے رات کے وقت میں جبک میں نے آپ کو یہ پہلی ہی بات کہی کہ بارہ سو دو تک میلیٹون ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند اچھی آتی ہے تو اگر ہم کہیں نہ کہیں یہ اندھیرا چھائے رکھ کھیں گے تو ہمارا جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ اچھے سے اس کو ریلیز کرتا رہے گا اور اگر ہم نے لائٹنگ سسٹم آن کر دی تو جو ہمارا پچوٹری گلینڈ ہے اس کو لگے گ نہیں ر چینج ہو رہا ہے ڈے لائٹ ہے ہمیں سونا نہیں ہے وہ ویسے ہی ملٹرن کی کنسنٹریشن کو ریلیز کرنا بلڈ میں کم کر دے گا جس کی وجہ سے پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے یا پھر جب تک ہمارا جو دماغ ہے وہ ڈسٹربڈ رہے گا ہم سوچتے رہیں گے کسی اس چیز کے بارے میں جو ہمیں پریشان کرے گی اس کی وجہ سے بھی ہمیں نیند نہیں آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہمارا دماغ کسی اسٹریس یا انزائٹی میں ہوتا ہے ہمارا جسم تھک تھکاوٹ فیل کرتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم سو جائے لیکن دماغ میں اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتا
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا ہوں آج کی بزی لائف میں بہت لوگ سلیپ کو امپورٹینس نہیں دے رہی لیکن ہمیں یاد رکھ چاہی کہ مطلب کہ بنا اچھی نیند کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ فل پوٹینشل کے ساتھ کام نہیں کر سک ہیلدی باڈی فریش مائنڈ اور سکسیزفل لائف کے لیے بلکہ گڈ سلیپ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اسی لیے مطلب کہ اگر میں آپ کو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہیلدی سلیپ مینز ہیلدی لائف اگر آپ کو پتہ ہو تو اگر ہم اپنی نیند کو دھیان رکھیں گے تو ہم زیادہ خوش فٹ اور سکسیسفل بن سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہر دن اچھی اور پوری نیند لینی چاہیے مطلب کہ ہمیں ہمیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ریمبر ڈے آلویز اسٹارٹس ود اے گڈ نائٹ سلیپ تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچ اچھا لگا تو آگے بھی بات ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تو آپ اپنا خیال رکھ ٹھیک ہے اللہ حافظ
اپنا خیال رکھے خدا حافظ